ہاں جی سنا جناب کیسے ہیں آپ السلام علیک السلام علیکم
وعلیکم السلام
آ کیسے م ا جاز ہیں آپ کے بس سب بڑھیا ہوگا بس اور کیا چل رہا ہے یہاں تو گرمی گرمی چل رہی ہے
نچل گ عید میں کتنے مرغے کتنے بقریید سے ہو ہ لال کی
نہیں نہیں اب اتنا مہنگا ہو چکا ہے اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ ہم افورڈ نہیں کر پاتے تو ہم نے نہیں کھایا
بکرا کتنے کا خرید د
نہیں خریدا ہم نے اس بار اس اس بار میٹھی می میٹھی ک وہ تھی نا میٹھی عید تھی تو ہمیں سے وہیں سے وہیں بنائی گی بول
میٹھی تھوڑی ت یہ ب کو قربانی دینا ضروری ہوتا ہے ارے سب تمہیں پتا ہی نہیں ہے قربانی ہے
ہے تو ہم نے خالی میٹھی سے وہ بنائی کیکہ ہمارے
یہ عید الفطر ہے عید الفطر میں عید الفطر ہے یہ اور قربانی ہونی ضروری
نہیں نہیں وہ تو بک گئیید میں ہوتا ہے بقرید میں نہیں نہیں یہ عید الفطر تھا ہاں اور آپ بتائیے آپ نے کتنے مانگے
ہوں
آپ نے کتنی کتوں کی بلی دی کتنوں کا بلیدان کیا
میں ایک بکرا خریدا تھا دس ہزار روپے کا ہ اور ہم نے تو جو ہے اپنے گھر میں ہی قربانی کررییب
اچھا ف کا گب چل اور مہمان ومان سب چلے گئے
ہاں ممان چ کہ گئے بھی تھے ہم بھی مہمان کے سھر
اچھا کل ملا کے بڑھیا گئی آپ عید
یہ ہوتا ہو ممتا نے تو مسلمانوں کو جینا حرام کر دیا ہے
کیوں
ارے نماز اب کہہ رہی ہیں کہ جی روڈ پر نہ پڑا جائے گا
ہاں یہ ہاں یہ تو ہے ہے اب کیا کریں ہم ہاں سہمت کیا تو خیر نہیں اب وہ تو ہم اپنی ادا کہیں پہ بھی ہم وہ کر سکتے ہیں نا اللہ کا نام ہم کہیں پہ بھی لکھ سکتے ہیں ایسا ضوری نہیں ہے کہ روڈ پہ نہ لو یہ نہ لو جب ہمیں ٹائم ہوگا جب ہمیں ہوگا پانچ بار نماز ہمیں پڑھنی ہے تو پڑھنی ہی ہے تو اور جگ بھی نہیں ہے کہ ہم چوبیس گھنٹے گھر ہی میں رہئے تو ہم کہیں پہ بھی پڑ سکتے ہیں یہ تو اس نے غلط کیا
مگہی کی نماز کب پڑی جاتی ہے
ہے
مگہی کی نماز کب پڑھی جاتی ہے
وہ تو ابھی ہم سیکھے ہیں نہیں پتا مجھے اتنا
ا
مجھے اتنا تو نہیں پتا بس ہمارے ابو اور امی نے یہ سکھایا کہ پانچ بار نماز پڑھنی ہے آپ کو بس یہی تعلیم دی ہے بچپن سے ہی
نماز پڑھنے سے پہلے کیا کرتے ہیں
وہی ٹوپی لگاتے ہیں اور آسن بھاتے ہیں
نماز پڑھنے سے پہلے عجو کر ت اجور
اچھا
ا
سے
اور تب جا کر کے عجو کرنے کے بعد شدھ ہونے کے بعد وہ کرتے ہیں
صحی ہے چلو کتنا تو پتا چلا آج آپ سے بات کر کے ہاں اتنا تو پتا چلا آپ سے بات کر کے ہمیں تو
آپ تو مجھے لگ رہا ہے مسلمان ہیں نہیں
نہیں نہیں ہے ہیں کیوں نہیں نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے ایسا تو نہیں ہے فی الحال اور بتائیے اور گھر میں سب کھا گیا
ہی قران کا پاک مہینہ کون ہوتا ہے
ا وہی رمضان والا
اچھا یہ بتائیے مشکل میں کون کون سے ڈیٹ کو ہم شادی نہ کرتے ہیں نکح نہیں کرتے ہیں کون کون سے ڈ مہینے میں نکاح نہیں کرتے ہیں
آ
مسلم ڈیٹ کے انسار
آپ کو پتا ہے
یہ نہ پتا ہے آپ بتاؤ نا آپ سے تو ہش
نہیں نہیں آج ہم آپ سے سیکھنا چاہ رہے ہیں آپ ب ے ہمیں کہ ہمیں ہمیں صحی پتا پتا ہے نہیں ہے جگہ آپ بتائیے
پے س بتاؤو تو کیسے آپ خالی پیسے پر ہے م تلوان بننے کے لیے مجھے مسلمان بننے ہیں تو پہلے پوری اس کی جو ہے حبابت ہے اسے یاد رکھے
ہاں ابھی تو اب ہماری عمر اتنی ہوئی نہیں کہ اب دھیرے دھیر سیکھ گئے ہیں دیکھو اب اتنا
چالیس سال لکھ رکھے ہیں
نہیں تو ابھی ہم چالیس کے ابھی ہم چالیس کے نہیں ہوئے نا
تو اس میں کیوں لکھ کے ہیں کار ایپ میں
نہیں نہیں اس میں نہیں لکھایا ہم نے
نہیں لکھتا
نہیں نہیں
اچھا
ہ
ہ
ا بس آپ بتائیے تھوڑی جانکاری دیجیے مجھے لگا آپ کو زیادہ معلوم ہے اس مذہب کے بارے میں آپ بتائیے ہمیں کیا کیا کرتے ہیں کیا کیا نہیں کون کون سے مہینے تھے وہ نکاح کے
سب سے بڑھیا کیسے میٹ بنے گا بتاؤ مجھے میٹ
وہ ریسیپی میں بعد میں بکاؤں گی پہلے آپ بت نے کہا کون کون سے مہینے میں نہیں ہوتا
میں تو تب بتاؤں گا جب آپ م
اس کا مطلب آپ کوئی نہیں پتا ہے نا
مجھے پتا ہے لیکن پہلے آپ توسی کو بتائیے تب ہم بتائیں گے ا
ریسیپی تو وہی ہے بنا ہم تو بنا لہسن پیاز کے کھاتے ہیں دیکھو
ن بنا لسن پہ آ کے اور مٹن بنتا نہیں ہے ہاں
لہسن پیاز کے بنا ہم بنا لیتے ہیں ہم نہیں نہیں یوز کرتے ل پیاز اور اتنا ٹیسٹی بنتا ہے ہماری ہماری ہماری امی بناتی ہیں بہت اچھا اس
ل س رہ س تو چکن پر وہ تو آلو کی سبزی بن جائے گی
نہیں نہیں نہیں آپ اس سنڈے آئیے ہمارے گھر پھر ہم آپ کو کھلاتے ہیں بنا لہسن پیاز کا میٹ ٹھیک ہے
اچھا
نکاح کب ہوتا
نہیں نہیں وہ مجھے نہیں پتا ت وہ آپ ہی بتائیں گے بتائیے
ہم بتائیں گے تو آپ کیا کریں گے یہ بتاؤ
ہم آگے ہم شیئر کریں گے نا سب
تین تیرہ تیئیس
تین تیرہ تیئس
تین تیرہ تئیس پہ نکاح نہیں ہوتا
اچھا اور ایسا منتھ تو کوئی وہ نہیں ہے منت سارے منتھ میں ہوتا ہوگا ہے نا
کہ ہر دن ہوتا ہے
اچھا چلو بہت بڑی آپ سے میر کو یہ نالج ملی گیان ملا اتنی تعلیم ملی شکریہ آپ کا بہت بہت
اور ہوتا ہی ہے
اور اور بس باقی تو سب ٹھیک رہے ہیں گرمی کے بعد گرمی میں تھوڑا سا ٹھنڈی ہوا کھا کےئے ہمارے امی ابو اب پہاڑ میں ہی شفٹ ہو گئے نا نہیں نہیں تال سائڈ تو اب ہم ان کے پاس جائیں گے ہماری خالہ بھی وہیں رہتی ہیں ک دن ان کے پاس جائیں گے
خالہ وہیں رہتی ہے
ہاں جی دینتال میں ہی
نینی تال میں ہی رہتی ہیں ہاں جی
اللہ وہیں رہتے ہے آپ کے
ہاں جی ہاں جی
اور بھائی بھائی جان آپ کے کہاں رہتے
بھائی جان تو ادھر رہتے ہیں ویسے ا یہ اھر گڑگاں فرید آباد ادھر سائڈ رہتے ہیں
اناوديبل
ان کے بھی دو ہیں والد والد بولتے ہیں کیا بولتے ہیں
کیا کیا نام ہے ان ک
ان کے ہیں شہزیب اور مہپارا
نہیں امتیاج کس کا نام
ہیں
امتیاز
امتیاز تو ہماری خالہ کے خالہ کے بیٹے کا نام ہے
ہاں
خال کے خال کے بیٹے کا نام ہے
ہوں
اوکے خدا حافظ
اوکے خدا حافظ